السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو
آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے کیا بولا آپ نے
کیا کر رہے ہو
میں بس ایسے ہی لیٹی تھی
اچھا ٹھیک
آپ کیا کر رہی ہو
بس میں بھی بیٹھی ہی تھی
ہاں میں نے بس ابھی چائے پی آپ نے پی
جی ہاں میں نے بھی پی
اور کیسا رہا آج کا دن
بہت ہی اچھا رہا آپ بتاؤ آپ کا کیسا رہا
بس ٹھیک تھا آپ اسکول گئی تھی
جی ہاں میں گئی تھی آپ گئے تھے
ہاں میں بھی گئی تھی آج بہت ٹائم بعد گئی میں اسکول کیونکہ گرمی بہت تھی
جی ہاں گرمی تو بہت ہے
آج ہمارے پریکٹیکلس ہونے والے تھے تو میں نے سوچا آج جانا ہی پڑے گا
اچھا ٹھیک آپ کے اگزامس ہو گئے کہ ابھی نہیں
ابھی بس انٹرنلس اسٹارٹ ہو رہے ہیں ابھی ایکسٹرنلس نہیں ہوئے
اچھا ٹھیک ہے
ہاں
آج ہم کسی ٹاپک پ پہ بات کریں
ہاں ویسے تو آج میرا دل چاہتا ہے کہ ہم وفا وفاداری پر گفتگو وفاداری انسانی زندگی کی بہت اہم صفات ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے وفاداری واقعی اس ایک ایسا خوبی ہے انسان کو دوسروں کے دلوں میں عزت اور مقام دلاتی ہے لیکن سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ وفاداری سے تمہاری کیا مراد ہے
میرے نزدیک وف ماداری
بہت خوب وفاداری صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے جب انسان اپنے وادوں پر قائم رہتا ہے اور ہر صورت میں سچائی اور ایمانداری سے کام لیتا ہے تو وہ وفاداری کہلاتا ہے
بالکل آج کل کے دور میں وفاداری کی بہت ضرورت ہے لوگ اکثر اپنے فائدے کے لیے دوستی کرتے ہیں اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں
یہ بات درست ہے اس لیے وفادار لوگ کم ملتے ہیں آج کل کے زمانے میں اور جب ملتے ہیں تو لوگ ان کی بہت قدر کرتے ہیں وفادار دوست انسان کی زندگی کا قیمتی سر سرمایا ہوتا ہے
تمہارے خیال میں دوستی میں وفاداری کتنی اہمیت رکھتی ہے
تو کہ دوستی کی بنیاد ہی وفاداری پر ہوتی ہے اگر دوست میں وفاداری نہ ہو تو وہ دوستی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی وفادار دوست مشکل وقت میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا
بالکل صحیح کہات تم نے اکثر کہا جاتا ہے نا کہ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے خوشی میں کہ لمحات تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے لیکن غم اور پریشانی میں جو ساتھ نبھائے وہی اصل دوست ہوتا ہے
مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص بہت امیر تھا اور اس کے بہت سارے دوست تھے جب اس کا کاروبار نقصان میں چلا گیا تو اکثر دوست اسے دور ہو گئے صرف اک دوست ایسا تھا جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ رہا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وفاداری کا اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے
بہت خوبصورت مثال ہے اسی طرح گھر کے رشتوں میں بھی وفاداری ضروری ہے ماں باپ بھائی بہن اور دوسرے رشتہ دار اگر ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہوں تو گھر کا ماحول خوشگوار لگتا ہے
جی ہاں بالکل شوہر اور بیوی کے درمیان بھی وفاداری کی بہت اہمیت ہے اگر دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرے اور وفاداری سے رشتہ نبھائے تو ان کی زندگی سکون اور محبت سے بر جاتی د ہیں
وفاداری اور بھروسہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جہاں وفاداری ہوتی ہے وہاں بھروسہ پیدا ہوتا ہے اور جہاں بھروسہ ہوتا ہے وہاں مضبوط رشتے بنتے ہیں اور جہاں نہیں ہوگا وہاں کے رشتے کھوکھلے پڑ جاتے ہیں
جی بالکل اگر کوئی شخص وفادار نہ ہو تو لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اک مرتبہ ٹوٹنے والا بھروسہ دوبارہ حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے
کیا وفاداری صرف انسانوں کے ساتھ ہونی چاہیئے یا ملک کے ساتھ بھی
وفاداری ہر اس چیز کا ساتھ ہونی چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے ملک کے ساتھ وفاداری بھی بہت ضروری ہے جو لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں وہ وفادار شہری کہلاتا ہے
مجھے ا آزادی کے ہی روز یاد آتے ہیں جنہوں نے نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ان کی وفاداری ہی تھی جس کی کی وجہ سے آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں
جی بالکل ملک کے وفادار افراد قوم کا فخر ہوتا ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات سے زیادہ قوم اور وطن کے مفاد کو اہمیت دیتے ہیں
وفاداری کا تعلق تعلیم سے بھی ہے ایک طالب علم کو اپنی تعلیم اور اپنے استاد کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے ہے نا
جی ہاں صحیح کہا جو اسٹوڈینٹ محنت اور لگن سے پڑھتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ وفاداری کر رہا ہوتا ہے استاد بھی اپنی اسٹوڈینٹس کی بہتری کے لیے محنت کر
جی تم نے کبھی کسی جانور کی وفاداری کے بارے میں سنا ہے
ہاں کتا وفاداری کی مثال سمجھا جاتا ہے بہت سے واقعات مشہور ہے جہاں کتے نے اپنے مالک کی حفاظت کے لیئے اپنی جان تک قربان کرد
بالکل یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہے کہ وفاداری ایک بہت عظیم صفت ہے جب جانور تک وفاداری نبھا سکتے ہیں تو انسانوں کو تو اور زیادہ وفادار ہونا چاہیے ہر ایک کے لئے
صحیح کہا لیکن افسوس کہ آج کل کچھ لوگ اپنے چھوٹے سے فائدے کےلئے وفاداری بھول جاتے ہیں
اس کی ایک وجہ لالچ بھی ہے جب انسان صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق اور جذبات کو نظر انداز کر دیتا ہے
ہاں اور جب لالچ بڑھ جائے تو دوستی رشتہ داری اور بھروسہ سب متاثر ہوتے ہیں
اس لیے ہمیں بچپن سے ہی بچوں کو وفاداری ایمانداری اور سچائی کی تعلیم دینی چاہیے
ہاں گھر اور اسکول دونوں جگہ اچھی تربیت ملنے سے بچوں میں یہ صفات پیدا ہوتی ہے
بالکل بچے اپنے بزرگوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اگر والدین اور استاد خود وفاداری کا مظاہرہ کرے تو بچے بھی انہیں کی پر پیروی کریں گے
کیا تم سمجھتی ہو کہ سوشل میڈیا کے دور میں وفاداری کم ہو گئی ہے
کچھ حد تک آج کل لوگ آن لائن بہت سے دوست بنا لیتے ہیں لیکن ہر رشتہ گہرا نہیں ہوتا نا وفاداری کے لیئے وقت بھروسہ اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں اصل رشتوں کی پہچان مشکل حالات میں ہوتی ہے صرف آن لائن باتوں سے نہیں
وفاداری کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اپنے وعادوں سے متعلق ہے جو شخص وعدہ کرتا ہے اور پھر اسے پورا کرتا ہے وہ وفادار اور قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے
بالکل وعدہ خلافی لوگوں کے دل دکھا دیتی ہے اسی لیے ہمیں صرف وہی کرنا چاہیے وہی وعدہ جو ہم سے پورا ہو سکتا
بہت اچھی بات ہے وفاداری کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی نہ کریں
جی ہاں آج کل گھیبت اور چکلی کی وجہ سے بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وفادار انسان دوسروں کا کی عزت کا خیال ہی نہیں رکھتے
وفاداری اور عزت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے جو دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ اکثر ان کے ساتھ وفاداری بھی نبھاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ وفاداری صرف دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے میر
بہت امد باد کہی تم نے اگر انسان اپنے ضمیر کے ساتھ وفادار ہو تو وہ غلط کام کرنے سے بچتا ہے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے
اسی لیئے نیک اور کامیاب لوگ اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے
بالکل تعریف میں بہت عظیم افراد میں اپنے اصولوں اور سچائی کے ساتھ وفاداری نبھائی اور آج بھی لوگ انہیں عزت سے یاد کرتے ہیں
تمہارا بہت بہت شکریہ آج کی گفتگ کو بہت دلچسپ اور معلومات رہی
جی اللہ حافظ